وعلیکم السلام وعلیکم السلام بولیے
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں پیدا کیا
آپ کو پتہ ہے آج میں نے درس میں پرہیز گاری کا لفظ کئی مرتبہ سنا لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کے اصل معنی اس کی اہمیت اور اس کی بے شمار فوائد کو اچھی طرح سمجھوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی صرف پڑھنے لکھنے تک محدود نہ رہے بلکہ میرے اخلاق میری عبادات میری گفتگو اور میرے ہر عمل میں بھی اللہ ھو تعالی کی رضا شامل ہو اس لیے آپ مجھے اس موضوع کو تفصیل سے سمجھائیے
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور اہم سوال کیا کیونکہ پرہیزگاری یا تقوی وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو ہر اس کام سے بچاتی ہیں جس سے اللہ ھو تعالی ناراض ہوتا ہے اور ہر اس کام کی طرف لے جاتی ہیں جس سے اللہ ھو تعالی خوش ہوتا ہے اس لیے ایک پرہیزگار انسان نہ صرف لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے بلکہ تنہاائی میں بھی اپنے رب سے ڈر تا ہے اپنی دل اور زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے ہر اعمال کا حساب اللہ تعالی کے سامنے دینا ہے
بالکل آج کے دور میں جب ہر طرف گناہوں کے موا قع کیا بہت زیادہ ہے لوگ دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے دھوکا دینے اور دوسروں کو حق مارنے کی معمولی بات سمجھتے ہیں تو ایسا ایسے ماحول میں انسان اپنے اندر پرہیزگاری کیسے پیدا کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے
ہاں پرہیز گاری اچانک پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل محنت اللہ تعالی سے دعا قرآن مجید کی تلاوت نیک لوگوں کی صحبت پانچ وقت کی نماز کی پابندی گناہوں سے توبہ اور ہر وقت اپنے اعمال کا م محاسبہ کرنے سے آہستہ آہستہ انسان کے دل میں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ جب انسان ہر کام سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا یا ناراض تو اس کے فیصلے بدلی جاتی ہے اور بدل جات تی ہے اور اس کی پوری زندگی نیکی کی طرف مڑ جاتی ہے
بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پرہیز گار لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں جبکہ کچھ کچھ ایسے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس دولت شہرت اور دنیا کی آسائش بھی ہوتی ہے تو پھر پرہیزگاری کا اصل فائدہ کیا ہے
دنیا کی دولت اور آزمائش ہمیشہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتی کیونکہ اصل کامیابی دل کو سکون اللہ تعالی کی راضا حلال رزق میں برکت لوگوں کا اعتماد اچھا کردار اور آخرت کی کامیابی اور یہ سب نعمتی پرہیزگار انسان کو نصیب ہوتی ہے جبکہ گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی خواہشیں وقتی ہوتی ہیں اور اکثر انسان کو بےسکونی پریشانی اور پچھتاوے میں مبتلا کر دیتی ہیں
کیا پرہیزگاری کا اثر صرف انسان کی اپنی زندگی پر پڑتا ہے یا اس کہ گھر والوں دوستوں اور پورے معاشرے پر بھی اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں
یقینا چو یقینا ایک پرہیز گار انسان جہاں بھی ہوتا ہے وہاں خیر اور بھلائی پھیلتی ہے کیونکہ وہ جھوٹ غیبت حسد لڑائی جھگڑے دھوکے اور ظلم سے بچتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار بنتا ہے دوست بھی اچھی بات اسی ہے دوست بھی اچھی باتیں ہے سیکھتے ہیں اور پورے معاشرے میں ہمن محبت اور اعتماد پورا پیدا ہوتا ہے
ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے میں اپنی روزمرہ زندگی میں کون سے ایسے کام کیا کروں جن سے میرے اندر پرہیزگاری پیدا ہو اور میں اللہ تعالی کے قریب ہو سکوں
آپ نے روزہ آپ روزانہ پابندی سے نماز ادا کرو قرآن مجید کی تلاوت کرو والدین اور اساتذہ کی عزت کرو وقت کی قدر کرو پڑھائی میں محنت کرو نقل سے بچو ہمیشہ سچ بولو فضول باتیں اور بری صحبت سے دور رہو اپنی زبان کو نرم رکھو دوسروں کی مدد کرو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لو کہ آج آپ نے کون سا نیک کام کیا اور کون سی غلطی ہوئی کیونکہ یہی عادت آہستہ آہستہ آپ کو ایک بات بہترین اور پرہیزگار انسان بنا دے گی
آج کی اس گفتگو نے میرے دل پہ پرہیزگاری کی ایک اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے اور جب میں سمجھ گئی ہوں کہ اصل خوبصورتی قیمتی لباس زیادہ دولت یا دنیاوی شہرت میں نہیں بلکہ پاکیزہ کردار اللہ تعالی کے خوف اچھے اخلاق اور نیک اعمال میں ہے کیونکہ یہی چیز انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے
بالکل ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پرہیزگاری وہ قیمتی خزانہ ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے دل کو سکون دیتا ہے زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کر تا ہے دعا کو قبول کر کے دعا کو قبولیت کے قریب کہتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ ہو تعالی کی محبت اور جنت کی خوشبو و خوشخبری کا ذریعہ بناتا ہے اس لیے ہمیں ہر دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم ہر لفظ اور ہر عمل اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہو کیونکہ یہی ایک کامیاب مسلمان کی پہچان ہے
بالکل ہماری پچھلی گفتگو کے بعد میں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر یہ سوچوں کہ آج کہ آیا یہ عمل اللہ تعالی کو پسند یا نہیں لیکن کبھی کبھی نفس اور شیطان انسان کو ایسی باتوں کی طرف اس مائل کر لیتے ہیں جو بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتی ہے جیسے کسی کی برائی سننا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا یا غصے میں کسی کو سخت جواب دے دینا اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بچے کے لیے ایک پرہیزگار انسان کو کیا طریقہ بچنے کے کے لیے پرہیزگار انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے
یہی تو اصل پرہیزگار ہے کہ انسان صرف بڑے گناہوں سے نہیں بلکہ ان چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے جو آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتی ہے کیونکہ شیطان اکثر انسان کو ایک ہی بار بڑی گناہ میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ پہلے اسے معمولی برائیوں کا آدی بناتا ہے اسی لیے اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کو پاک رکھے فزول مجلس سے مج لوز سے بچے وقت کی قدر کرے ہر دن کچھ نیا کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہر دن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے اور اپنی ہر غلط پر فورا توبہ کر لے تو اللہ تعالی ہمارے دل کو پاکیزہ بناتا بنا دیتا ہے اور نیکی کی راہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے
میں نے محسوس کیا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہایت نرمی محبت اور صبر سے پیش آتے ہیں حتی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ س بھی کرے تو وہ بدلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا اچھے اخلاق بھی پرہیزگاری کا حصہ ہے یا ایک الگ خوبی ہے
یقیناا اچھی اخلاق پرہیز گاری کا بہت اہم حصہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بہت عبادت کرے لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے ان کے دل دکھائے ان کی عزت نہ کرے یا ان کے حقوق ادا نہ کرے تو اس سے اس کی تو اس سے اس کی عبادت مقصد یہ بات کا مقصد پورا نہیں ہوتا جب کہ ایک پرہیزگار انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا دوسروں کی غلطی کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ضرورت مندوں کی مدد کرتا رشتے داروں کے ساتھ حوسن نے سلوک کرتا اور ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ان بندو سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ رحم اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں
بعض اوقات انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے مذاق اڑائیں گے یا کہیں کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ دینداری رکھ دکھا رہا ہے ایسے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ کی باتوں میں متاثر ہو
اگر انسان ہر وقت لوگوں کی رضا تلاش کرے تو وہ کبھی کبھی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگوں کی رائے ہر وقت بدلی نہیں بدلتی رہتی ہے لیکن اللہ تعالی کی رضا ہمیشہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس لیے ایک پرہیز گار انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی تنقید مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اس لیے ہمیں نیک کام صرف اللہ تعالی کی خوش اندوزی کے لیے کرنی چاہیے نہ کہ خوش اندو ہووری کے لیے کرنی چاہیے اا نہ کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اخلاص کی عمل کی جان ہے اور اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت پسند فرماتا ہے
آج میں دل سے یہ عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی نمازوں کی پابندی کروں گی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گی والدین اور اساتذہ کا ادب کروں گی اپنی زبان کو جھوٹ غیبت اور بد کلامی سے بچاؤں گی اپنے وقت کو قیمتی سمجھوں گی اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا مجسبہ کروں گی محاسبہ کروں گی تاکہ میری زندگی کا ہر دن پہلے سے بہتر ہو اور میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کر سکوں
ماشاء اللہ یہی عظیم ایک یہ اعظم ایک انسان کو بلادیوں تک پہنچاتا ہے کیونکہ پرہیزگاری کوئی ایک دن یا ایک مہینے کا عمل نہیں پوری زندگی کی مسلل کوشش کا نام ہے اور جو خوش اور جو شخص ہر روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر کرتا ہے اپنی غلطیوں پر ن نادم ہوتا ہے ہمم اللہ تعالی سے ہدایت اور استقامت مانگتا ہے نیک لوگوں کی محبت اختیار کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے بر دیتا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کی عزت سکون اور کامیابی سے نوازتا ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پرہیز گاری اختیار کرنے اور دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے امین
امین چلیے اللہ حافظ